ہیلو
ہلو
ہیلو ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھ ا
ھا ٹھیک
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو چل پ سب ٹھیک ہے
اور سنو آپ کہاں غائب تھے آپ اتنے دنوں سے آپ نے کال ہی نہیں کی
بس
کی آواز نہیں آ رہی ہے کلیئر
کام میں تھوڑا بزی تھا ہاں بتاؤ کام کیسا چل رہا ہے پڑھائی کیسی چل رہی ہے
ٹھیک ہی چل رہی ہے گرمیوں سے ختم ہو گئے گرمی بہت زیادہ ہے
ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے
ہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ کہاں ہو
بس میں ابھی گھر پ ہوں بہت ٹائم ہو گیا میرے
اچھا اور گھومنے وومنے جانا تھا کہیں
جائیں گے نپ سورت میں
ہاں یار موسم بہت اچھا ہے
اچ اس ویکینڈ کیاصل ہے کہیں چلتے ہیں گھونے جائیں گے
ہاں مگر کہاں جائیں گے
ڈیک
ذرا مائ کپ رکھو موہ کے پاس
کسی اچھی جگہ پر چلتے ہیں
پہلگام میں اس ٹائم بہت رش ہے پہلگام جانا تھا
آواز کلیئر آ رہی ہے
ہاں ہاںواز کلیئر آ رہی ہے میں بول رہی ہوں پہلگام ولگام جانا تھا موسم بہت اچھا ہے نا تو ادھر کافی رش ہے
ہوں
س اتری ہی جانا تھک چکر وکر کرنا تھاک ہی
جائے گے
کب گئے تھے آب لاسٹ ٹائم پہلگام
لاسٹ ٹائم گیا تھا شاید پچھلے سال
اچھا تو کیسا مزہ آیا تھا تب مزہ آیا تھا پھر چلتے ہیں کب جائیں گے
کھانا کھایا
نہیں ابھی کہاں
ہاں
آپ نے کھایا کھانا
آپ کچھ اوڈر کرو کچھ اچھا سا
ہاں
اوڈر کروں گا کچھ اچھا سا
اچھا اب جانا گھومنے وومنے کہی یار
جائیں گے اچھا مزا آیگا
مائک ذرا منہ کے پاس رکھو گے آپ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کلیئر
اب آرہی ہے
ہاں
ایک ہی جگہ پہ
اور پھر ہو گئی آنکھوں میں فرق
میں ڈاکٹر کے پاس جانا
میں تو بولا تھا میں آؤں گی ساتھ انفیکٹ مجھے بھی چکپ کروانا تھا ساتھ میں چلتے جاتے ڈاکٹر کے پاس
وجہ سے
ادھر چیک اپ فری ہے تو پھر اگر دوائی اور ڈراپ واپ رکھیں گے وہ تو وہ خود ہی لانا ہے پھر چیک اپ فری ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک
کمپوٹر کے پاس تو ادھر پہلے فیس بھی بھرنی ہے آپ کب جائیں گے پھر ڈاکٹر کے پاس
فیس بھرنی ہے کہ فری ہے وہاں پہ چیک اپ
فیس نہیں بھرنی ہے نا فری چیک اپ ہے لیکن پھر اگر ڈراپس واپس رکھیں گے وہ دوائی رکھ رکھیں گے وہ لانی ہے پھر خود ہی چیک اپ فری ہے اب کب وہ فری تو جاتے ڈاکٹر کے پاس
ہاں ٹھیک
مجھے بھی چیک اپ کروانا ہے کہئی میرا نمبر نہ بڑھ گیا ہو
اوکے
گرمی سے ختم ہو گیا اس ٹائم گھومنے وومنے میں بہت مزہ آتا ہے دور دور جگہ پہ گوریز گئے ہو کبھی ہاں آپ کبھی گوریز گئے ہو
بہت پہلے گیا تھا ایک بار میں نے بولا ایک بار گیا تھا بہت پہلے
کرتے ہے نا بہت زیادہ کیمپنگ کرنے ہیں
ہمم تو جاتے ہیں نا ابھی ایک بار گیا تھا فرینڈس کے ساتھ
بہت اچھی جگہ ہے وہ ہے نا تو ابھی ادھر ہوٹلس وغیرہ ہے کہ نہیں
نہیں وہ ہوٹلس وغیرہ نہیں پہلگم میں ہیں سونمرگ میں ہیں
پہلگم اس ٹائم بہت رش ہے اب یاترا بھی اسٹارٹ ہو جائے گی نا کہ یاترا اسٹارٹ ہو گئی
اچھا
تمہیں کوئی آئیڈیا ہے
ہاں بول رہا تھا ہوگی اسٹارٹ رش ہے بہت یہاں پر سونمرگ میں
اچھا تم نے اس کو کہیں یہ تو نہیں بول دیا سیدھے میرا ہی کہ یہی بول رہی تھی
نہیں نہیں میں نے اس کو اپنا ہی بولا کہ
بولےگا یہ کیوں ہورہا ہے
نہیں میں نے اس کو بولا کہ جاتے کہیں گھومنے تھوڑے ٹائم سے کہیں گئے نہیں تو رہنا بھی آئے گی میرے ساتھ تو ساتھ میں جاینگے ہاں تو کوئی بات نہیں ٹھیک پھر میں آؤں گا اور یہاں سے ٹرپ سے واپس تو پھر کریں گے پلان اچھے سے
اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں
گرمی
کیا
جولائی اور اگست میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نا تو اس ٹائم زیادہ ٹورسٹ کا رش ہوتا ہے ان دو مہینوں میں تو مزہ بھی اسی وقت آتا ہے گھومنے میں ایسے مزہ کہاں آتا ہے
ہاں گرمی میں ہی مزہ ہے
نہیں میں بول رہی ہوں ان دو مہینوں ہے نا زیادہ گرمی تو اسی ٹائم زیادہ مزہ ہے سمرز میں زیادہ مزہ آتا ہے نا گھومنے جاتے ہیں یہی زیادہ پہلگام آربل سونمرگ
گھر والوں کے ساتھ نہیں جاتے ہو کہیں گھومنے
ہاں ہم تو جاتے ہیں اب تو پلان کر رہے تھے کہ ہم بھی پہلگام جاتے میں ہسبنڈ کو بول رہی ٹھیک ہے ہم رات کو جاتے ہیں پہلگام
رات کو
ہاں مزہ آتا نا ایسے گھومنے میں اچھے سے ایکسپلور کرنے میں
رات کو ہوٹل میں مزہ اچھے سے ٹینٹ وغیرہ سب
رات میں زیادہ مزہ آیا نا ویسے انسان ایک ہی دن میں کتنا گھومے گا ادھر ادھر رات میں جب جانا ہے تو مزہ آتا ہے پھر
اب دیکھیں
رکھ
تے ہیں ٹائر کیے ہے نا ڈی کے چینج ابھی ماننا چاہیے نا ورنہ ہم بھی جاتے بولنے میں مزہ آتا
نہیں جائیں گے جائیں گے یعنی اسی مہینے میں جائیں گ انشاءاللہ
چلو دیکھتے ہو اب کیا سین رہے گا
ٹھیک ہی رہے گا
گرمی بہت زیادہ ہے نا
ہاں
اور
یہاں تو پھر بھی کم ہے باہر بہت زیادہ گرمی ہے
ہاں باہر تو اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہے وہاں تو مجھے لگتا ہے اس ٹائم فورٹی سکس فورٹی سیون ہوگا
ہاں
یہاں تو پھر بھی تھرٹی سکس ہی ہائسٹ ہو گیا پھر بھی اتنی زیادہ گرمی ہے بارش ہوگی بارش بھی نہیں ہوئی
بارش تو ہوگی پھر اس کے بعد زیادہ گرمی ہو جاتی ہے بارش کے بعد اور زیادہ ہو جاتی ہے
ہاں ہومیڈٹی
جی
ہیمیڈیٹی کافی ہے اس ٹائم تو یار صرف گھومنے وومنے میں مزہ ہے سممیرس میں گھومنے ہی مزہ ہے ایسے تھوڑی مزہ آتا ہے
صحیح ہے جاتے ہیں
کرو کچھ پلان کرو مزہ آئے گا پلان کرو کچھ تو مزہ آئے گا پھر گھومیں گے
ہاں
ابگا ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میں بتاؤں گا اس دن
پوچھوں گی کہ ڈاکٹر کب ہوتا ہے ادھر مے بی شاید اس نے منڈے بولا تھا منڈے ہوتا ہے
اچھا
تو اگر ہوگیا
یہ مجھے بتانا تو پھر جائیں گے
وہھی میں بول رہی ہوں آدھا گھنٹہ لگے گا ہارڈلی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آدھا گھنٹہ لگے گا تو چیک اپ بھی ہو جائے گا
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا آد پور تک ہی جانا ہے
ٹھیک ہے جینگے گے
کیونکہ چیک اپ کرنا ضروری ہے
وہ تو مجھے بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا ہے کھجلی ہوتی ہے ان کو میں بہت سارا ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے مجھے کال کرنا ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے اوکے بائے